السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام آپ
جی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں جی گھر پہ گھر پہ سب ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا شکر اللہ کا جو ہے سب ٹھیک ہے جی بس چل رہی ہے موسم بارش میں جو ہے بارش بھی پڑ رہی ہے جو ہمارے باہر سے آ پانی کی جو ہے مقدار بھی بڑھ رہی ہے دن بہ دن جی تو بس ایسے ہی اندر بیٹھے ہیں اس موسم کا جو ہے لطف اٹھا رہے ہیں جی ہاں وہ بات تو ہے ہی اور شعر و شاعری کا ہاں ہاں فرمائیے آپ ارشاد فرمائیے ضرور ضرور جی جی ہاں جی جی بتائیے بتائیے ضرور
تو میں عرض کروں
ارشاد ارشاد جی ضرور ضرور ارشاد فرمائیے
ملاقاتیں نہیں ممکن
اچھا
جی جی ملاقاتیں نہیں ممکن مجھے احساس ہیں لیکن
او ہو ہو ہو بڑھیا بڑھیا
ملاقاتیں نہیں ممکن مجھے احساس ہے لیکن تمہیں دل یاد کرتا ہے بس اتنا یاد رکھنا تم
او ہو ہو ہو ہو بڑھیا بڑھیا بہترین بہترین جی جی جی جی جی جی ارشاد ارشاد اور ارشاد فرمائیے جی ہاں ہاں میں بھی ارشاد فرماؤں گا یہاں سے جی تو جی تو سنیے تو ارشاد فرمانے کو ہم بولتے ہیں کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدو میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی جی جی جی جی جی بڑی ہی عمدہ شاعر میں تو بڑا ہی عمدہ شاعر ہوں تو اس لحاظ سے آپ کو پتا ہی ہوگا
جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح تو ہم دوسرا شہر فرمائیں گے تو آپ وہ فرمائیے ہ شخص نہیں ہوتا ہر شخص کے قابل
ہر شخص نہیں ہوتا ہر شخص کے قابل وقت واہ واہ واہ واہ واہ شخص نہیں ہوتا ہر شخص
ہر شخص کو اپنے لیے سوچا نہیں کرتے
ہ ہوں ہ ہ بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت ہی گہری بات کہہ د آپ نے جی جی جی جی بہت ہی گہری بات جی جی ضرور ضرور فرمائیے شاید فرمائیے
جاپ
ارشاد درشاد
اب کہاں وہ محفلیں ہیں اب کہاں وہ ہمنشیں
اب کہاں وہ محفلیں ہے اب کہاں وہ ہمنشی چلیے چلیے جی جی ارشاد ارشاد کہاں سے لائے آپ کہاں سے لائے او ہو ہو ہو بہت بڑیا بہت بڑیا بڑی س لائے گزرے ہوئے لمحات کو ج میں پ ہو بن گئی ہے زندگی او ہوو ہو ہو ہو لے بن گئی ہے زندگی او ہو ہو ہوش ج نم نگمات کو واہ واہ واہ واہ واہ واہ بڑا ہی سنا ہاں ہاں وہ تو پتا ہی ہے ہاں یہ د بھی شروعات اسے ایک وہاں ایک یہاںتا صحیح ہاں وہ بات تو صحیح ہے وہ تو چل ہی رہتا ہے ہمے تو شاد جو شعر و شاعری ہے وہ تو چلتی ہی رہتی
ایک آپ کے بابا شعر فرماتے تھے مگر مجھے اس کا وہ
وہ پہلا والا
وہ کیا بولتے ہیں اس کو بند وہ یاد نہیںیارا
ج ہاں آگے بتائیے اور کچھ بن جو یاد وہ بت گ آپ اس کا تھا اچھا ساما ہے تورس اچھا ر جی جی صحیح صحیح سامان ہے
پٹ رہا
ہاں کوئی نہیں وہ تو ہم نےکا بھی پائیں گے اتنا وہ مسئ جو نہیں ہے جی وہ تو مطلب ایسا نہیں کہ آج کچھ پتا ہی نہیں چلے گا جی ہاں ارشاد فرمائیے آپ وہاں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے
اسی
اور ہم فرمائیں گے آپ کا جی جی جی جی تو کہتے ہیں کہ آگھا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کیا ہے کہ آگھا اپنی موت سے کوئی بشت نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں واہ واہ واہ واہ جی جی جی بہت صحیح بات ہے صحیح صحیح جی جی جی بہت ہی عمدہ بہت ہی عمدہ ہے یہ
بہت ہی عمدہ شعر ہے آپ کو وہ میں نے سنایا تھا تھا تم د باد مخالف سے نہا گھبرائے اقاب کیونکہ یہ چلتا ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے
کرنے کے لیے صحیح سی جی جی یہ بھی آپ کے جو ہے زبان آپ کے منہ سے میں نے یہ جو ہے شیر سنا ہے جی جی صحیح صحیح بہت ہیھیک جی تمد عد جی بہت بہت عمدہ عمدہ جی جی جی جی سحی سی تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو سنیے چلیے آگے بڑھتے ہیں سنیے کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریب سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتاتی دھی رضا جی جی جی جی جی ب بہت بہت بڑھیا بہت بڑیا بہت بڑیا جی عمد آمد چلیے ارشاد فرمائیے آپ
ہاں چلو آکھوں گ آنکھوں میں اشارے بانٹ لیتی ت ہیں
او ہوو ہو اشارے بانٹ لیتے ہیں صحیح صحیح
جی جی
ہ ہ ہ اشارے بانٹ لیتے ہیں صحیحح سمندر آنکھ بھر کر کنارے بانٹ لیتے ہیں او ہوو ہو او او او کتنی ہی گہری بات کہی سمندر آپ ارے بانٹ لیتے واہ واہ واہ واہ خسارے بانٹ لیتے ہیں سارےار سہارے بانٹ لیتے ہیں واہ واہ واہ واہ و واہ عمدہ عمدہ عمدہ بہت ہی ا بہت اوپر والا شہر ہے یہ بہت ہی اوپر والی قسم کا شہر ہے یہ جی جی جی ہاں تو چلیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہ میں
اقبال اپنے آ کو ہ ہوں
آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہو
اوہ اوہ اوہ ہووہ آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہو او ہو بہت ہی عمدہ بہت
بڑھیا بڑھیا ہ وہ بات تو ہے ہی
ہاں ہاں
جی جی جی جی ہاں ہاں بتائیے بتائیے بارپ ہاں بتائیے اور اس میں کیا ہے آپ بتائیے اور بھی اس میں کیا ہے جی جی چلتا رہتا ہےل دل اچھا حیححیح کوئی ایسا رزو کرے جی جی جاؤ اگر تو م ج ا ہو ہو کبھی تو م جست کرے ا بھی م ترا سماؤان جی کول م واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ فرمایا ہے کیا ارش فرمایا ہے جی جی جی بہت ہی عمدہ بہت عمدہ جو ہے الفاظوں کا استعمال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا او ہو ہو ہو ہو کیا ہی کیا ہی کیا ہی مج ججموعہ ہے یہ الفاظوں کا واہ واہ واہ واہ جی جی بالکل بہت ہی بہت ہی بہت ہی گہرے الفاظوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے جی جی جی جی صحیح صحی صحی صحیح یہ بات تو ہے تو جی فرمائیے فرمائیے آپ ب کچ جی جی اچھا کیا بولتے ہیں کون ہیں جی ہ
رکھ کر تیرے کن پہ یقین مولا
او ہوو
رکھ کر ترے کن پہ یقین مولا محبت ہم بھی کسی سے بے انتہا کر بیٹھے
او ہو ہو ہو ہو عمدہ عمدہ عمدہ جی جی جی
جی
بڑا ہی عمدہ بڑے ہی عمدہ الفاظوں کا استعمال ہے یہ جی واہ واہ واہ واہ واہ واہ
تو
جی ہ ف جی تو یہ ہے کہ یہی آئینی قدرت ہے یہی اصول فطرت ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اس اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے ہوں ہ ہ یہ مجھے لگتا ہے آ کے سر کے اوپر سے ہی گیا ہوا کیونکہ آپ کو اتنی مشکل الفاظوں کو سمجھنے جو ہے قوت حاصل نہیں ہے نا ہ ہ اچھا اچ چلیے چلیے کوئی نہیں آپ کے لیے میں اپنا جو یہ شاعر ہے پھر سے ارشاد فرماتا ہوں یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطر ہے جی جی جی یہ یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ تھوڑا اوپر یہ جو ہے طرح کا ہے آپ زیادہ اپنے دماغ کو اس کے لیے ہاں نہیں نہیں آپ کو زیادہ زور پڑے گا دماغہ اتنا اتنا زور مت ڈالی یہ ہم یہ ہمارے تھوڑے ہم تو تھوڑے اوپر والے لوگ ہیں نا ہم تھوڑے اچھے وہ الفاظوں کے لیے آپ کو تھوڑا زور پڑے گا آپ کو اتنا مت سوچے جی جی جی ہاں ہاں ہم تھوڑے اوپر والے شعر و شاعر شعر و شاعری میں مطلب یقین رکھتے ہیں جی آپ تھوڑا نیچے رہ آپ تھوڑا اپنے اپنے لیول کی شاعری کیجیے ہاں ہاں زیادہ اگر زور پ پڑے گی تو وہ بھی بھول جائے گا نہیں ایسی بات نہیں شروعات میں بولا چلیے چلیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں ہاں بک ا ہو ہو ہو ہو بڑی او ہو ہو ہو پھر تو دیکھیں گے کوئی نہیں چلیے چلیے ہمارا وقتب اتتم ہوتا ہے
جی جی
جی ان شاء اللہ میں آپ کو اب تھڑی دیر کے بعد میں آپ کو یہاں سے بتا دوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک چلیے بیٹھیے اللہ اوکے بیٹھیے بیٹے اللہ